ہیلو السلام علیکم ج
وعلیکم السلام بھائی تم نے ماننے کہ بھائی
ارے میں یار
شی بھائی بھی لگے ہوے مق زدا آپ بھی
آواز کٹ رہی ہے آپ
میں کہہ رہا ہوں سب کولی تو کرتے ہیں محض
ہاں
تو پھر کیا دقت ہے وہ بھی کال پہ بات کرتے تم بھی کر لیتے
ہاں لیکن یار یہ ہے نا اگر میں ابھی انہیں کروں گا نا تو پھر ان کی مجھے ایک وہ کہیں گے یار میری بھی کرواؤں اور میرے پہ ہے نا ابھی ٹائم ہے بس اتنا ٹائم ہے کہ میں اپنی کر سکتا ہوں اس وجہ سے کہہ رہا تھا میں اب میں انکی کروں گا ہار روپئے گیں گے میری بھی کرا کال کمپنی تو اب میں ان کو منع کروں گا تو گیں گے اپ نے کروا لی بھائی
اور دوسرے اسٹارٹنگ میں جو بولے تھا وہ
اور اور جو ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کو تو ہم سمجھا لیں گے کیسے نا کیسے
ہاں اپنوں پہ بس چل جاتا ہے دوسروں پہ نہیں ہے جاؤ مان جاؤ شرامت کا ن جائج فائدہ اٹھان رہے میں
غلط ہے یہ ایسے بھی کرتے اھے بچے طبیعت کو سدھارا بھائی
تو آگے آنے والی زندگی میں ہم اس پہ توجہ دیں گے
ہمم ہ نے ہم نے مانا کہ عت نکانی کے ساتھ مسئلے مسائل چلتے ہیں مصروفیات بھی چلتی ہے لیکن تھوڑا وقت جو جہد کر رہے ہو اتنی جدوجہد کر رہے ہو تو تھوڑا سا اب اپنے بدن کو بھی آرام پہنچنا ہے سکون زندگی میں بیسٹ سبب نہیں ملتی
جی
ہوں
اور سنائیے وہ کر د میری سبمٹ
سب سے نہاں وہ میں نے بھیج تو دیا تمہارا والا نے
میم کا بھی آیا تھا نا انہوں کہا کہ ریجیکٹ پہلے میں نے انہیں بھیجی انہوں کہا مجھے بھیجوں تو میں نے انہیں بھیجی تو انہوں کہا کہ ریجیکٹ کر ریجیکٹ پھر میں تمہیں بھیجوں گیوں پھر میں نے ان کو دوبارہ بھیج دیی پھر میں نے آپ کو بھی وہ بھیج دی میں نے کہا چلو دیکھ ل انوں کہیک گاؤنڈ میں و بکل بھی مطلب بس اونلی جو ہم بول رہے ہیں بس کوئی آواز ہونی چاہیے جی تو یہ مطلب کرے گا کون آپ کر رہے ہوگے یہ ہمارا ہٹپ
ہاں
اچھا پہلے تو میں نے آگ کرنا کیا
اس میں کیا تھرٹی ف تھرٹی فائیو ڈیز میں آ رہا ہے جو بھی اماؤنٹ آ رہا ہے
اچھاچ
یار ایک نا ذمہ داری سے سال بھائی کے ساتھ لگ جانا کل پلیز ان کے ساتھ کال کمپلیٹ کرا دیا
نہیں میں دیکھو میری تو آج کمپلیٹ ہے اب مجھے کچھ اور کام نہیں ہے میں تو انیں کمپینٹ کرا دوں گا کا ویسے آیا تھا انہوں نے میرے کو بنا بتائے بول کرتی اس پہ ا وہ کیا میں اتنے اٹھانے والے پے کٹ ہو گئی
ایک بار اور کر لینا ہے یار کوئی ایسی بات نہیں اگر ابھی فار تھوڑا سا فرصت میں ہو تو ایک کال کرنے کیک اب وقت لیکن کل وہ دن میں وقت ہوتا نہیں ہے اور رات میں بیکری معاملہ ہوتا ہے ہوں
کوشش کروں گ اپنی طرف سے
میسج آ گیا آپ کے لیے
ہاں پیمنٹ شیڈ مگنی
ہوں
پیمنٹ کا اسکری شاٹ ہی مانگ رہ بھائی اوپر لکھا ہوا تو ہے اس میں دکھنا ہے اسکری شاٹ میں الگ سے منگا د میں دیکھ لوں
ہاں ہاں کس کا کتنا ٹاس کیا
اچ
ای صحی ہے دیکھا جائے تو
جال گل ج ابھی فری نہیں ہ ہووں کیا آپ یار دوسری والی بول بھی آپ ہی کر لو
نہیں نہیں نہیں نہیں میری جان میں نے تین بندوں کو نا اتنا الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ وہ وہ میرے پیھے پڑے ہوئے میں نے بولا کوئی بات نہیں لیکن یہاں پہ نا ایک کینڈیڈیٹ ایسا ہے جو کسی سے بات ہی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ لگنا پڑے گا میرے کو کو اور مجھے لگتا ہے کہ تم سب کلا ک پڑ کروا دو گے کیونکہ جناب ہمارے وہ آفس والے بھی ہیں انہوں نے دھ کوول دہیکور کر دیا ہوا ہے سب اب تمہارے ساتھ بھی ہاں تو آج میں نے لگ کے ان کی ساری کروائی ہے ار اس وجہ سے تو میں نے بولا بھائی مجھے مت کرو ادھر کرو ادھر میں ایک دوسرے کو کراس کراتا رہا تم سے بھی ہوئی ہوں گی ایک آدمی گولاج
ہاں ان سے میری ہوئی تھی لیکن وہ جب آپ سے ہوئی تھی نا پہلے میری میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں سے جاوں گا پھر میں نے وہ کری تو وہ جو آپ کے میں ایشو آ رہا تھا نا میرے میں بھی وہ ایشو آ گیا ایک دم سے ایک منٹ وہی ہوگی اس کے بعد ایشو آ گیا وہ دقت ہو گئی
ہوں
پھر میں ہوئی نہیں پائی
ہوں
پھر وہ اپنے آپ ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی کال پھر میں نے پھر جبھی تو میں نے آپ سے بولا کہ جب ایشو سولو ہو جائے مجھے بھی بتا دینا میرے میں بھی سیم ایشو آ گیا
ہوں چلیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ دھیان رکھنا
ساحل بھائی کے لیے تو میم نے ب د دیا انفیکشن کس کے ساتھ کسی کو کرنی ہے
ہاں مطلب وہ فائو کال وہ خود کریں گی سب کے سھ میں لڑکیوں کے ساتھ میں اصل میں محض لڑکی کا مسئلہ ہے نا اب اس میں کچھ میرے کہنے لڑکیاں ہیں وہ بچاری نہیں کر سکتی لڑکوں سے اس لیے بات ہی نہیں کر رہیا ہی نہیں کر رہے ہو
آپ کی میم نے میری تین چار گول خراب کروا دیا
کیوں
بتایا میں آپ کو ان کو ملاائی وہئی ایشو ہو گیا وہ پت نہیں کیا ایک دم سے کیا ہوا ب بگ آ گیا ہے
لچھمی
ان کو ان سے اٹے نہیں پائی پھر دوبارہ میں ملا ہی انوں نے کہ دوبارہ میںلا دوبارہ میں ملاائی پھر ایک فرسٹ اٹھائی تھی اس میں تھرٹی سیکنڈ بات ہوئی اس کے بعد کیا نام ہے وہ کٹ ہو گئی ایک دم سے
کوئی نا کل آپ کرا لینا
ہاں اور سناائی کیا حال چال ہے یہ زندگی کا دار و منار زندگی کیسے چل رہی ہے آپ کی آج مائ سوک ان شہر میں کیسے چل رہی ہے زندگی آپ کی
ایک کال اگر ان کے ساتھ کرات دو تو جن کی زندگی بڑھیا ہو جائے گی ب چاروں کو تو دہ سوں وہ ملتی گیا اگر ایک بار دس منٹ کے دس منٹ کے تھوڑ سی جدوجہد کرو ان کا ساتھ میں حالانکہ کال نہیں ہے جد و جی ہے چ لیکن ایک کر لوگا بچارے کا تو بڑھی جائے گا کر لو گے بھی ہاں ساری رہ رہی ہے ہمارے ساتھ بس ان کے بھائی پندرہ ابھی تیرہ ہوئی ہیں
ویسے یہ آج کرنی پائیں گے آج بھی جبک سادی
ارے تم پندرہ کرا دو تیرہ ہوئییں کی چودہ پندرہ کرا دو دو کرا دو ایک کرا دو
چلو ٹھیک ہے دیکھ لوں اب بھی
سویب بھائی نہیں میں نہیں کرا پاؤں گ
ہ اچھا پ پیاز کمپلیٹ کراؤ بھائی آپ دیکھو بھائی اب تو م نےگایا اب تویں کرانی پڑے گی بھائی
میں نے اگر کرا دی تو میں کہانی لٹک آ جائے گی کیونکہ لمٹ پار ہو جائے گی اور سمجھا کرو
میم کو بتا دو کہ تو میں لگوا ہوں ابھی ایک کول پہ ان کے ساتھ پہل ہاں سیم پرسن کوئی بات نہیں سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے وہ بابو شخصیت کے ساتھ ہمارا گفتگو چل رہی ہے
بالکل بالکل اور یہ ک گار پر آ چکی ہے کہ کمپلیٹ ہونا آپ اچھا ہاں لوگ مل کے ان کے ٹاسٹ کمپلیٹ کروا دیجیے ون بائی ون ف پرسن جی جی جی ایز ا رپ ایز
اچھی گااتی میں اٹھا بھی لیتا تھاو نے ایک دم سے جیسے انہوں نے پتا نا مجھے بنا بتائے گول مار دی اور جیسے میں اٹھانے جا رہا تھا وہ کٹ ہو گئی انہوں نے بنا بندائے کال کر دی
میں بول رہا ہوں شعیب کو کال کر ل گے
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے کال کی کال ہو جائے گی آپ کا ٹاسک ہو جائے گا اور ایک بچارے کا کام بڑھ جائے گا کیونکہ سب سے پیچھے یہ اور ایک اور ہے جناب جس کے لیے ڈائریکٹ وہاں آ رہا ہے یہ دل کن نے بھیجا ہو میں آ بھرو تو جائے
سل نے کہ دیا اوکے سر و بات کر لو ابھی میںلا دوں گا حکومت ن ابھی
اچھا تجت تری
ٹرائی کر رہا ہوں بھائی میں
بہت ہمار کو بہت بہت دانت بہت پٹائی ہو جائے گی تاری
سج جو ہے نا وہ خطرناک والے ہیں ہمارے اسب پتا ہے آپ کو کون ہے آپ ہمارے پاس تو آپ خطرناک والو آپ سے تھی تھوڑی تھوڑی سی حرکت آئیں گی ہے ہمارے اندر
اچھا اب دیکھ لو کیا آ گ آ کے لیے آپ کے لیے فرمان
وم کی بات مان ل چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اللام علیکم کروں پھر میں کروں یہ بتاؤ پہلے
آاں آپ کر ہید ہو جابے پیچھے
میں نے آپ کو وہ بھیج رہا ہوں پھر کیا نام میں میرے پہ اڑد کا ایک نے وہ بھیجا تھاایک ہے